ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام اور خیریت سے آب
جی الحمد للہ تو ہے آپ کیا پتہ ہی؟
سب ٹھیک ہے الحمد للہ انتظار ہی کر رہی تھی فون کا جی جی
کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے کہا انتظار کر رہے تھے بھائی آپ نے کال نہیں کیا گھر کے
اچھا اچھا اچھا اچھا انتظار کر رہے تو ویٹ کر رہے تھ میرا ہاں وہ گیا میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا نماز نماز پڑھنے میں فارغ ہو گئی ہے
ہوں جی اور
اور بڑھیا ہے جی جی الحمد للہ کھانا وغیرہ آپ کا ہو گیا کھانا نا وغیرہ
ہاں الحمد للہ کب کا ہو چکے ہیں
اچھا نماز پڑلی آپ نے
ہاں بالکل پہلے نماز پڑھتے پھر کھانا کھاتے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ہ ہاں تو مغرب کی بات وہی ایشا کے بعد میں
اچھا اچھا میں کیا بولتے ہوں میں تو عسا سے پہلے ہی کھا لیتا ہوں کبھی عشا کے بعد
ہاں ہاں کیا کھا لیا آج آپ نے
آج میں نے کیا بتاؤں آپ کو کیا کھایا؟
اس سے
کھائے ہوگےا اپ نے
صی گا ہے لیکن ب بتا نہیں سکتا کہ چیز سبی مطلب جو رہتی رہ گا اور نا پکوڑے ہوتے نا پکوڑے ہاں تو ان کی سبزی تھی
لیکن میں نے کبھی کھایا نہیں مجھے نہیں پتا نہیں نہیں بناتے ہی سب کا پتا ہے مجھے لیکن جیسے میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے کبھی کھایا نہیں نا اس نے اچھا وہ بیسن کے پکوڑی ہے نا کہ دال کے پکوڑو
جو دال کے پکوڑے تھے نا چوڑے کی دال بولتے اس کو سا تھا
چوری وہ تور کی دال کی جو نکلتی ہے باریک باریک
ارے وہ نہیں چوڑے کی دال الگ دیتی ہے آپ نے نکاح کی چوڑے گی فلی دیتی نا کلی
ند چوڑی پھر چلئی چلے چلئی
چوول ہی چوول ہی آؤ
جس کو بربٹی بھی بولتے ہیں لمبے لمبے گول سے دان نکلتے
چلا ہی کہتی ہے اسی کے بیج ہوتے جن کو بنایا جاتا ہ موگ ہوتا ہے الد ہوتا ہے
اچھا بالکل بالکل بالکل آپ کو بہت نالج ہےیار اس بارے سے
تو پھر کیوں نہیں رہے کر رکھنا پڑھتے ہیں
ہاں صحیح ہے رسوئی میں دیکھنی تو پڑتی دال کون سی ہے چنے کی
نہیں دیکھتے صاحب ہم بناتے ضرور نہیں لیکن دیکھتے حسابیں
اچھا اچھا صحیح کھانا آبھی بناے ہو گھر میں یا کوئی اور بناتا ہے
کوشن ہے نا
اچھے پرسنل کیش ن کیا تو کوئی دقت نہیں اچھا صحیح س سیح کر رہوا
ہاں تو کیسی بنتی وہ اس کی سبزی بتاؤ ذرا ڈیٹیلس میں مجھے
اب میں نے بنائی تھوڑی نہیں پرسنل کشن ہے کیا نے تو
م میں نے بنائی نہیں نا یار یہ کبھی
نہیں نہیں پھر بھی ریسیپی تو پت ہی ہوتی ہے نا اپنے کو
رسیپی تو یار کچھ ایسا ایسا کیا ہوتا ہے اس میں دیکھو ایسا سا ہو ہے ایسے کہ آپ پکوڑے تھ نا پکوڑے
پکوڑی کیسے بنتی یہ بھی تو پتا ہوتا ہے نا انسان کو پکوڑے پکوڑے تو سبھی کے ہوتے ہیں بیسن کے ہوتے گوبھی کے ہوتے آلو کے ہوتے دال کے ہوتے ہاں اس کے طریقہ بتا
چوڑے کی دال لینی ہے
ہاں
پھر اس کو کیا بولتا ہے تھوڑا بھگونا ہے پانی میں
ہاں
پانی میں بھگونے کے بعد اسے نکالنا ہے مکسر میں اپپ کو مکس کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے
ہاں
پیسٹ بنانے کے بعد اپن کو اس میں ٹیسٹی آ ج بن جائے تھوڑے وہ اس لیے مسالہ وغیرہ ڈال کے اس میں
ہاں ہاں تو م نہیں نہیں مطلب مسالے کیا ڈلتے ہیں ہاں ہاں یہ بالکل بالکل صحیح بتا رہے ہاں
ارے میں بالکل س وت تھا گ بھی بتاتا ہے میں کسی کو پھر اس کو کو کیا بولتے اس کو اپپ کو تل لین ہے گھوڑے میں مطلب سور تل میں پکوڑے تل لینا ہے پھر اس کے بعد پکوڑے آ جائیں اپنے کمپلیٹ گرما گرم
ہاں یہ گرم گرم کول نہیںک اب ان میں ڈرائی بھی تو کھا سکتے نا سوکھے
سوکھے کیسے کاؤ گے مطلب وہ نکل گئے نا مطلب فرائیڈ ہو گئے نا
ہاں تو فرائیڈ کراؤا تو کا سکتے ہیں
فرائڈ کرا ہوا کھا سکتا ہو کوئی اس میں وہ نہیں ہے پرہیز کا سکتا کوئی دقت نہیں ایشو نہیں ہے اس س ن ویسے کیا بولتے اپ جو فرائڈ ہوتے ہیں نا وہ چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں ویسے
ہاں وہی توھر چٹنی کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں
جی جی ا تو چٹنی ہو آپ کے پاس سو سو مطلب الگ ہی جاتا ہے الگ ہی لیول کا مطلب سوس اس پہ ڈال دو نا اوپر یار ہے نا سوس اوپر ڈال گ گرین چٹنی ڈال کے مطلب جو لچت محس ہو رہی نا تمہاری قسم خھ خطرناک مزہ کرتا ہے
اچھا
پھر اس کے بعد میری بسن ہو ارے سبزی تو بنا دو میرے کو پہلے ہے نا پھر اپ اپنے کیا بولتے ہیں وہ اپنے پکوڑے تیار ہو گئے
ہاں
روزار اس کے بعد اپن کو کیا بولتے ہیں تین اس کے لیے کیا بولتے ہیں مسالہ بنانا سبزی کے لیے
ہاں تو مسالے کے لیے کیا کیا
اب اس میں اللہ ن پیاز ڈال دو یار جو نارملی اپن کمپلسری ڈالتے مسالہ بناتے
ہاں ہاں نہیں تو پھر بھی جیسے اس میں پیاز وغیرہ ڈلتی ہے پیاز ہے لہسن ادرک گرم مسالہ ہ ہ ہاں
تھوڑا جیرا وغیرہ ڈال ڈلا کے ہاں اس کو کو مکس کرو صحی ج رہا ہو بالکل آپ کو ایکسپرینس اس چیز کا پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں اپنا پیسٹ تیار ہو گیا پھر تھوڑا تیل گرم کرنا ہے اپن ہلکا سا
ہاں
اس میں تھوڑا چھوکا لگانا ہے اس میں گرم مسالے کے پتے تے وغیرہ ڈال کے
اچھا وہ تیز پان پتے کھا جاتے تسے ہاں ہاں
تو وہ ڈال کے چھوکا لگ گیا اس میں پیسٹ آ تو اس میں بڑھیا گرم مسالہ جو بنایا پن نے
ہاں
کو بڑھیا فرائڈ کر کے اس میں آپ ڈال دو پکوڑے
ہاں اچھا تو اس میں پہلے نہیں نہیں نہیں اس میں آپ اسٹیپ بھول رہے ہو اس میں پھر پانی کو بھی ایڈ کیا جاتا ہے
ان کو تو صی نا مڈم میڈم میں آ رہا ہوں پانی پ آ رہا ہوں پانی سے غصہ نہیںیوں ہے پانی سے
ڈائریکٹ پکوڑے تھوڑی نہ ڈالتے پہلے کیا ہوتا ہے پانی ڈالتے جسے پھر اس پہ بوائلڈ آتا ہے تب جو فرائڈ اپنے جو پکوڑے ہیں
اچھا اھا میں بول گیا تھا میرا مسٹیک ہو گئی تھوڑی سی
جی وہی تو میں نے کو اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹپ بتانا چاہیے
مطلب بگڑ گئی میری سبزی یار کیا کھاؤں گا پھر میں
بگاڑتی بھی ب مے بچا ل
تو بچا لی کیا آپ نے ارے یار آپ کا بہت بڑا احسان ہے کیسے بھول پاؤں گا میں
ہاں نہیں تو ریسیپی اب گہ شیئر کر رہے تھے
جی جی بالکل بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بچ چ مجری سبی بگڑ گیا
جی بہت جی بہت ویلکم ہے پر مس نے
بالکل بالکل سواگتم سوگتم بولا کراو سواگتم انی
جی جی جی میں ہم اردو میں بات کر رہے
جی جی جی جی بالکل وہ کیا مٹی تھوڑی سی آپ ہوگی تھوڑی سی میرے سے ہوگی مسٹیک کیا کر رہ
ہ ہ پھر بتائے نگ پھر کیسا
پھر دیکو کیا بولتا ہے نے سبزیبزی ڈال دی تھوڑی ابال لگا تھا وہ کمپلیٹ د
ہ نہیں تو کس چیز سے کھاتے ایز ا باجری کی روٹی ہے
نہیں نہیں نہیں اس کو اپن کھاتے ہیں کیا بولتے ہیں گیہوں کی جو بنتی ہے نا روٹی گیہوں کا آئٹے کی
ہاں ہاں ہاں
اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپن اس کو یہ اسے موزو کیا تھا اپنا
یعنی ہم بوائلڈ چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ابلے ہوئے ہم گیہوں کی روٹی کے بھی ح ساب کھ سکتے میرے خیال سے تو آپ ا ویرہ کو کیا کہتے اس سے کیا کہتے باٹی کے ساتھ بھی تو کھا نہیں نہیں نہیں ب کی سادی کو کا سکتی ہوں میں
نہیں نہیں بائٹی کا اچھی نہیں لگتی رہا ہ مزہ نہیں آتا فلگ نہیں جتی ن مطلب جو مطلب کیا بولتا لجت محسوس ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی اس میں ہاں ہاں ہ باٹی تب گوشت کے ساتھ یا پھر ہے نا دال کے سھ کھا سکتے
اچھا اچھا نہیں دیکھو ہاں وہ تو صحیح بات یہ اپنا جو کیا کہتے ہیں اسے باٹی کا جو مزہ ہے اسی کے ساتھ ہےاں
جی بالکل
تر ب ہاں بالکل صحیح کہپ نے سناؤ
اور آپ آپ کو بھی پسند ہے یہ سبزی جو میں نے ابھی بنائی ہے
بس ج پتا چلتا ہے مجھے نہیں
میں ضرور کھلاؤں گا آپ کو
پاں ان چا ال چ ال کیوں نہیں
آؤ آپ کب گھومنے ہماری طرف ہی ان شاء اللہ آپ کو بہت کچھ کھلائیں گے آپ کو کیا بولتے ہمار فیمس گاہ
ہاں ہاں کیا گ اچاک واہ واہ ہاں ہاں ضرور ان شاء اللہ
ہاں اچھے لگتے ہیں وہ ہم کو پسند ہے
بالکل بالکل بہت ٹیسٹی ملتے ہیں یہاں پہ
نہیں آپ کی ادھر مطلب تازے فریش الگ مزے کے فلیور والے ملتے ہوں گی نا
بالکل بالکل بہت فریش چیز ملتی ہے یہاں پہ
ہاں بالکل
ہ
جی تو آپ نے جو ڈش بتائی ہے مجھے کیا چوڑی کی دال جلو چورے کی دال
ہاں ہاں ہاں
چوڑے کی دال ہے نا تو ضرور میں ٹرائی کرنے لگاؤں گی گھر پہ کہ ہم کوشش کریں گے منا کے کھانے کی پھر آپ کو اس کو فیڈ بیک ضرور دیں گے کہ کیسے بنا ہے کر کے ہاں ضرور بہت شکریہ آپ کا نام نامضر بہت شکریہ آپ کا جی اتنی اچھی ریسیپی سئر کرنی کی جی بالکل ٹھیک ہے اللہ حافظ
آکھ تو ریسیپی شیئر کر کے
جی جی شکریہ
اللہ حافظ
جی اللہ حافظ